ہلو
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں بڑھیا ہوں بس کیا چل رہا ہے
وہ بس بڑیا کھانا وانا ہو گیا ہاں ہاں ہو گیا
آپ کا ہو گیا
ہاں ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں آپ بی آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھا ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
آپ آپ سب ٹھیک ہو
تو آپ کس موضوع پہ بات کریں گے ہم
گرمی پہ آج بہت گرمی ہے
ہاں بہت گرمی ہے کیا کیااں چاہتا اب آج کی گرمی پہ
کہنا چاہتا ہوں کہ سمر ویکیشن بھی ہو گئی
ہاں ہوگئی یہ گرمی بہت ہے آج کیونکہ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے نا زیادہ زیادہ آج کل اسی وجہ سے
ہاں ہاں ہوتی ہے
ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے اس سے کم گلوبل وارمنگ ہوتی ہے
ہوں ہوں
ہم خود ہی پیٹ کاٹتے ہیں اور پھر کھوئےتے گرمی پڑ رہی ہے ایسا مت ہے
ہاں اور بلاو آپ
ہاں ہمیں ندی نالے صاف رکھنے چاہیے یہ بھی ایک حصہ ہے ہماری زندگی کا یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے تو کیا کرے ہو آپ ابھی
اور میں ا بھی بیٹھا ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے وہاں کتنی گرمی ہے
بہت گرمی ہے یہاں بھی جی جی
اور بولو آپ
بس بڑھیا کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھا ہوں جی بھائی اور بولیے
بس کس موضوع پہ بات کریں گے ہم آج
جی بھائی آج کل تو دیکھے کیونکہ آج کل کے لوگ آ کوڑا کچرا پھینکتے ہیں ندیوں میں ہے نا بھائی جی بھائی ندیاں ندیوں میں جو ہم پانی پیتے اس میں بھی کوڑا کچرا پھینکتے باہر سڑک پر بھی پھینکتے کوڑا کچ رہا ہے نا بھائی اس پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور بچوں کو بھی بولنا ہے کہ گندگی سے مت کھیلو آج کل کے بچے دیکھو آپ ا باہر جو ہوتے ہے کوڑا کچرا پھینک لوگ انیں سے کھیلتے ہیں نا بھائی ان کو بولنا ہے یہ بھائی غلط بات ہے یہ نہیں کرنا ہے ہے نا بھائی اور بچوں پر بھی اور جی بھائی بالکل صحیح بات ہے اور ہم آج آج کل کے لوگ دیکھو پیڑ کاٹ رہے ہیں اگر سوکھا پیڑ ایک کاٹیں گے تو وہاں سے کم سے کم دس پیڑ لگانے دس نہیں تو پانچ لگانے لگ
جی جی جی جی بالکل بالکل ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے ہے نا
جی بھائی بالکل
جی بھائی جو گندگی پھیلاتے ہیں ندی نالوں میں وہ نہیں پھیلانی چاہے ہم کو ہم کو زیادہ زیادہ ندیاں صاف رکھنی چاہیے کیونکہ وہ پانی ہم پیتے بھی ہے اور جانور وغیرہ بھی پ بہت سارے جیسے کہ جنگل بھی کاٹتے ہیں وہ نہیں ہمیں کاٹنی چاہیے کیونکہ ہمارے بہت کام آتے ہیں جیسے کہ ہوا وہ ہمیں دیتے ہے اور جو ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہے اور ان پیڑوں کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں گھر بھی بنا سکتے ہے فرنیچر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس متعلق
جی بھائی آکسیجن بھی ہمیں ای سے ملتا ہے ہے نا بھائی کیونکہ اگر پیٹ سب کا یں گے تو سانس لینے میں تکلیف بہت ہوگی ہے نا بھائی اس لیے صفائی پر بھی خاص خیال رکھنا ہے جو پیڑ پودے کاٹ رہے ان پر بھی س خیال رکھے ہے نا بھائی
جی بالکل بالکل بالکل جو ہم پیڑ کاتے ہیں اسی سے گرمی پڑتی ہے آج کل گرمی ہے نا بہت کیونکہ پیڑ میں تو گاتے ہیںاں بہت سارے جو پیڑ ہے وہ ہم اس کے نیچے چھاؤوں کے نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں پیڑوں کے نیچے بہت مزہ آئے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے
ان فیکٹریوں سے یا گھر میں کچھ چلاتے ہیں دھواں نکلتا ہے ان سے پولوشن بڑھتا ہے گاڑیوں سے پولوشن بڑھتا ہے جی آپ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں
جی جی اگر فیکٹرییا بنائے جی اگر فیکٹریاں بنائی گئی بھی تو وہ یہ ولیج سے باہر ہونی چاہیے اپنے گاؤں سے باہر ہو کیونک گاؤں میں ہوتے جانور ہوتے وہ وہ پانی پیتے ہیں وہ جو وہاں سے وہ گندا پانی نکلتا ہے اور پیتے ہیں وہ جو جانورھ سے جانور بھی بیمار پڑتے ہے اور مر بھی سکتے ہیں تو اگر ہونی چاہیے تو وہ ولیج لیول کے باہر ہونی چاہیے
جی بھائی بالکل جی بھائی بالکل بالکل صحیح بات بولی آپ نے جی جی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے سب چیزوں پر ہے نا بھائی بچوں پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کی کیونکہ آج کل کے بچے دیکھو آپ یہ فون یوز کرتے ہیں ماں باپ کو بولتے ہیں ہمیں فون دلاؤ پڑھائی کرنی ہیں پڑھائی کے بغیر کچھ اور کرتے ہیں روم میں بیٹھتے ہیں نا بھائی اس پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بھائی
ہاں ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھا ہو چاہیے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ پتہ نہیں کل کہاں پہنچیں گے کیا کریں گے
جی بھائی جی جی بالکل جی ب بچے آج دیکھو آپ بچے کچھ گیمز نہیں کھیلتے جیسے جیسے والی بال کرکٹ یا کچھ گیم وہ نہیں کھیلتے گھر میں روم میں بیٹھتے ہیں پھر ڈپریشن ہوتا ہے ان کو ہے نا بھائی ان کو ڈپریشن سے نکالنا ہے بچانا ہے ان کو باہر بھی ان کو دیکھنا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہے نا بھائی
جی جی ہمیں اور ایک بات ہے وہ نشہ کرتے ہیں وہی بچے پھر نشہ کرتے
جی بھائی ڈرگ سے دور رکھنا ہے ان کو ڈرگ سے دور رکھنا ہے بچوں کو
دیکھو اگر ہم ایک بار نشہ لیتے ہیں تو اس کی عادت لگ جاتی ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت پڑی ہاں ہمیں آؤٹ ڈور گیمز بھی کھیلنی چاہیے اسی اس وجہ سے ہم نشے سے دور رہ سکتے ہیں اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے کسی جگہ پر اگر بیٹھ تو گروپ میں بیٹھے
سحی بات صحی بات بولی آپ نے جی بھائی
جی جی
جی بھائی آج تو اب دیکھتے ہو بچے کتنا موبائل یوز کرتے کھانے کے ٹائم بھی موبائل یوز کرتے ہیں نا بھائی اس پہ بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ہے نا بھائی آج کل کے بچے دیکھ
موبائل نہ دیکے
جی بھائی جی بھائی ان کا اثر اب دماغ پر بھی پڑ پڑ گیا ہے اور آنکھوں پر بھی پڑ گیا ہے ان کا اثر ہے نا بھائی زیادہ موبائل ان کو نہیں دینا ہے بائک آؤٹ کرنا ہے ہے نا
جی بالکل اسی سے آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اس کے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھاتے آج کل ان کو اس کی لت لگ چکی ہے ابھی
جی بھائی بالکل صحی بات ہے صحی بولا آپ نے ہم کو اپنے بچوں کو خاص خیال رکھنا ہے اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ آ نے سنا ہی ہوگا صفائی آدا ایمان ہے ہے نا بھائی
جی جی جی جی صفائی آدھا یہ مان ہے ہمیں صفائی رکھنی چاہیے صفائی سے ہم بیمار بھی نہیں پڑ سکتےے اگر ہم نہا پاک چلیں گے تو ہم بیمار پڑ سکتے
آج کل دیکھ ہاسپٹلوں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے ریزن یہی ہے کہ ہم باہر کوڑا کچرا پھینکتے پولوشن
جی جی پھر وہی پانی پیتے ہیں جو ہم ندی نالوں میں پھینکتے ہیں پھر وہی پانی پیتے اور بیمار پ جات پھر ہاسپٹل میں رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ کم گندگی پھیلانی چاہیے اس سے ہمارا صحت بھی ٹھیک رہے گا
جی بھائی
ذمہ دار خود ہی ہے ہمیں گندگی پھیلاتی ہے اور ہمیں پھر بیمار بھی پڑتے ہیں انسان لوگ ہی
جی بھائی جی بھائی بچوں کو بولنا ہے بچوں پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی سے یہ نہیں ہے ہم پیسے کمائیں گے پیسے کمائےیں پیسے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ آج کل دیکھو آپ آدے لوگ وہ پڑے نہیں ہوتے ہے نا بھائی پڑھائی سے ہم پیسے نہیں کما سکتے پڑھائی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہے نا بھائی
جی بالکل بالکل ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے کیونکہ پیڑ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں
جی بھائی بالکل
فون کم دینا چاہیے ان سے اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے اور بہت بہت سی پرابلمز ہوتی ہے اس وجہ سے
جی بھائی بالکل بالکل صحیح بات ہے اس پر سب چیزوں پر ہمیں خاص خیال رکھناے ہے نا بھائی
جی جی اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہے جو بچوں کو موبائل دیتے ہیں اسی وقت
یہ جی بھائی یہ تو سچ ہے ہم ہی اپنے پیروں پر کلہڑی پھینکتے ہیں نا بھائی
جی بالکل بالکل
جی جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ سے میں سننا چاہتا ہوں کچھ اور
ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ اگانے چاہیے اور گندگی کم پھیلانی چاہیے ندی نالوں میں کیونوںکہ ہم ہی وہ پانی پھر پیتے ہیں اور بہت سارے جانور بھی پیتے ہیں وہ پانی اگر وہ پانی پیتے ہیں تو پھر وہ ان سے بیمار پڑتے ہے اگر گندا پانی پیئیں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صفائی کا صفائی رکھنی چاہیے
جی بھائی بالکل صحی بات ہے صحی بات
پیڑ بھی اگانے چاہیے کیونکہ اگر پیڑ نہیں اڑا اگائیں گے تو گرمی بہت پڑتی ہے
جی بھائی بالکل
جی بھائی جی بالکل آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں
جی بھائی ہم نے تو کہا آپ کو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے ان چیزوں پر اوپر دھیان رکھنا ہے بچے کیا کر رہے آج ہے نا بھائی اور موسم بھی موسم بھی آج بہت گرمی ہے بچوں کو اندر رکھنا ہے بچوں کو ب نہیں بھیجنا ہے کیونکہ پھر بہت گرمی سے پرابلم ہوتی ہے بچوں کو ہے نا ان کو پڑھائی کرنی ہے گھر میں
جی بالکل بالکل اس کی ذمہ دار حام ہی ہے
جی بھائی پیرنٹس کو بولنا ہے ان کو خاص خیال رکھو پڑھائی تار وہ
جی بالکل بالکل بالکل بالکل
اور ان کو بولنا ہے کہ گیمز کھیلو کرکٹ
ہاں جو باہر گیمز کھیلتے ہیں کرکٹ والی بال ایکزرسائز کرو ہاں یوگا یوگا کرو
جی بھائی بالکل اس سے انسان اچھا تندرست رہتا ہے
جی بالکل بالکل
اس پر ہمیں سب چیز پر خاص خیال رکھنا ہے ہے نا بھائی
جی بالکل بالکل
آج کل کے بچے دیکھو آپ ڈرگس کر پ ہیلا بھائی
بالکل بالکل
پھر دوسرے بچوں کو بھی بلاتے سکھات ہے وہ غلط بات ہے ان کو رکانا ہے کو بولنا ہے یہ غلط ہے ہے نا بھائی
غلط ہے اس سے دور رہو جی بالکل
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
جی بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی بھائی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اچھا لگا آپ سے بات کر کر شکریہ بات کرنے کے لیے آپ نے میرے ساتھ اتنا ٹائم گزارا
جی بالکل بھائی بالکل بالکل بالکل بالکل بھائی اوکے اللہ حافظ ہوں ہوں